ہیلو ہیلو
ہاں بچ م اٹھا بغگر چکر میں کاٹریچ
اچھا ایک کاٹتے
ارے یارو امیر کو لگا میں وہ اٹھانا ہے وہ میرے کو پتا نہیں تھا کہ کھال نہیں اٹھا لیا کون
اچھا
ہوں
ارے وہ کیا ہے میرے کوبھی اسکوٹی کے لوک لگانا ہے اسکوٹی لوک لگا نکری
پھر آپ کے ہوٹ اسپٹٹ ہٹ جائے گا تو
مے ایسے کیسے ہٹ جائے گا میرے ہاٹ سپاٹ نہیں میر ریچارج
اچھا آپ کے کول آپ کے فون میں ہی ہے کیا مجھے لگا آپ کے خالہ کے فون
نہیں نہیں نہیں خیریت خیریت میں سب
ہے نا
شالک ڈٹ میں بھی اسکوٹی و اسکوٹی لگانے آ ہوں اور کدھر گئے وہ نٹکٹ بندر کدھر ہوز کدھر گئے
سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یار سب فون دیکھ رہے ہیں ادھر بیھے ہیں روم میں اندر میں تو باہر بیٹھی ہوں اکیلے
اچھا
ہاں پھر یار آواز نہیں آتی نا وہاں کولر رہے چل رہے ہیں
اچھا باہر کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں ہے آپ سے باتیں کر رہی ہوں بس
اچھا
ہاں ارے میں نے سوچا ہے ایک دو کال کمپلیٹ ہو جائے آپ کے بھی یار
اچھا
ہ
تو پھر آپ آپ کیسے کرتے ہو کمپلیٹ آپ کی کال
میں میں میری خال کے کر لیتی ہوں بھائی جان کے کر لیتی ہوں نا وہ ہم تو یہاں کیا پاس پاس رہتے ہیں آواز آ جاتی ہے
پر پھر بھی وہ وہ تو چاہیے ہوتا ہے نا
کیا
پول کرنے کے لیے مطلب ایسے بول رہا ہوں ارے میں ایسے بول رہا ہوں کہ مطلب آپ پورے کال کیسے کرتے ہو گے آپ کو فون میں آواز نہیں آتی تو
ارے تو میں بول رہی ہوں نا کہ ہم یہاں پاس پاس رہتے ہیں نا تو آواز آ جاتی ہے مطلب میرے کو فون کی ضرورت نہیں ہے مے سامنے ہی آواز آ جاتی ہے نا تو سن کے بس جواب دے دیتی ہوں مطلب
اچھا ایسے ہی کیا
ہاں
بڑے ہی تو صی ہے پھر
پتا نہیں ارو جب سے ہے نا مطلب
کرس ڈون کے کیا ہو گیا اور کرس کرس کے کیا ہوا کرس کیا آئیڈ کریش کی آئی ڈی بین ہوگی آپ بول رہے تھے
نہیں نہیں ہوا کچھ بھی تو نہیں ہوا وہ تو بس فون چلاتا ہے نا تو اس کے فون میں نہیں کرواتا کولم سے ہی بولتا ہے کہ تم کرلو
اچھا نہیں اس کے اکاؤنٹ کا ہاں کیا مجھے ٹاسک کمپلیٹ ہے اس کے
ہاں اس کے تو بس مطلب جیسے میں کر دوں آپ کر دو یا میری خالہ کر دے تو وہ کال کر لیتا ہے تو اس کے مطلب میں جیسے آپ کے کر رہی ہوں نا تو آدھے پیسے میرے بھی آئیں گے آپ کال کر رہے ہو تو
اچھا
ہاں تو اس کے ایسے آ جاتے ہیں پیسے اس کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ویسے پانچ سو ساڑھے پانچ سو ویسے پڑے ہوئے ہیں
اچھا اور
اس کے ایسے تو نا ہم دونوں بہنوں کے م ملا کے سترہ سو ساڑھے سترہ سو روپے ہیں اس کے پاس
اچھا
ہاں جس میں سے نا سات سو آٹھ سو روپئے تو اس نے خرچ ہی کر دی ہے
اچھا
ہاں اور اب ہے نا ابو پوچھیں گے نا تو پتا نہیں کیا کرے گا وہ
ہوں
ہاں ہم نے تو بول ہی نہیں رکھا کہ ہمارے پیسے بھی آتے ہیں ہم نے تو بس بول رکھا ہے کہ ابھی تو ایک روپئے بھی نہیں آئے ہمارے دو روپئے آئے تھے بس
ہاں
ہاں
اور سب مجے میں کھیرت میں خیریت میں ہے سب
ہاں سب بڑھیا مست ہے سب
ہوں
ہاں
اور پھر
آپ نے کھا لیا کھانا آنا
کھانا کھا لیا کیا
ہاں کھانا وانا کہا لیا
ہوں
ہ اپنے نہی کھائے کیا ابھی پا پراٹھے بنائے تھے آلو پ
ہوں
ہاں میںنے الو کے پراٹھے بنائے تھے اور
سب مست ہے
پورے ٹاسک کتنے آتے ہیں شروع میں یہ شروع کے ٹاسک کتنے ہوتے ہیں پورے ارے ارے ایسے بول رہا ہوں شرو کے ٹاسک کتنے ہوتے ہاں
پورے ٹاسک کتنے ہوتے ہیں تیس تیس ہوتے ہیں تیس تیس کوال کمپلیٹ ہوتی ہے نا اس کے بعد اگر کوئی ٹسک ہوتا ہے تو آ جاتا ہے
اچھا
ہاں
مطلب پھر آتا ہے جو آتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے کام
ہاں لیکن ہے نا وہ جب تک تیس کل نہی ہوتی نا تب تک تو کرتے رہتے ہیں ہم تو کرس کے ہو گئی تو اس کے کوئی ٹسک نہیں آ رہا تھا وہ تو بیٹا رہتا ہے لیکن جیسے میں کر دیتی ہوں نا اس کے کال تو ہو جاتا ہے کال تو اس کے بھی آ جاتے ہیں پیسے میرے بھی آ جاتے ہیں
اچھا
ہاں
ت بڑیا
بس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اگر کال کرنا چاہو تو کال کر سکتے ہیں اس میں
اچھا اس سے کیا پراپرٹی ہے آپ نے ہوں اس اس سے کیا پروفٹ ہے اچھا
ہاں پیسے آئیں گے مزے آئیں گے بس خر چلے گا ویسے بھی تو ادھر پڑے پڑے کیا کرتے ہیں ار ایسی ٹائم پاس ہو جات ہے
ہاں کے ٹائم پاس ہو جتے اس
ہاں پکٹ گ ہی تو پیسے آ رہے ہیں اس میں کیا ہے دس منٹ بات کرنے میں کیا جاتا ہم تو کال ہی نہیں کرتے وہ تو آج کی ہوگی تین چار دن میں
ہوں
بھی پیسے آتے ہیں نا اس کی تھوڑا بہت ویسے مطلب کر لیتے ہیں پھر پیسے ختم ہوئے پھر نہیں کرتے
اچ پورا پورا اچھا پورا پورا مزے لے دوو
ہوں کیسے آتے ہیں نا تو دو تین دن تک مزے آتے ہیں یہاں بائی کیسے آ رہے ہیں کرتے ہیں کال کرتے ہیں پھر بول جاتے ہیں پیسے نہیں آتے تو جی ہاں آ گئے میرے بھی دو تین بار آ گئے یار پیس سے اب پھر آئیں گے ابھی ایک سو س کتنے یار ایک سو پینتیس سے جانے ہیں ایک سو پچیس سے ایسے ہی ہے
اچھا وہ جو میرے آئیں گے وہ تو ڈائریکٹ
ہاں آپ کی اور لگ رہی ہے نا یو پی آئی آئی ڈی میرے
ہوں
آپ یہ تو آئیں گے
اور پھر چاچا کے ج آ گئے ہوں گے بہت کیسے جائیں گے چچے جان گے تو آگے ہوں گے بہت
اور بھائی وہ تو آج سے کر رہا ہے کیا اس کو تو بہت سارے مہینے ہو گئے یک کرتے ہوئے
اچھا
میرے نا چاچی جان کے بھی ہے نا مطلب تین ہزار کے اوپر ہو گئے ان کے
اچھا
ہاں اور چاچا جان نے تو پتا نہیں جانے کتنے دس پندرہ ہزار روپئے کما لیے اس نے
ج
وہ کیا ہے نا یار ہمیں ب پتا نہیں ہے اس میں نا مطلب الگ الگ ٹسک آتے ہیں اس میں کوئی میں جیسے ہے نا مطلب جیسے ویڈیو بنا کے ایسے مطلب کوئی میں نا لکھ لکھتے ہیں نا ویسے بھی آتا ہے اس میں ٹاسک لکھنے والا
ہاں کوشن آتے ہے جو اس کے آنسر دینا
ہاں الگ الگ طرح کے ٹسک آتے ہیں تو تو ہم میں تو بلا تھا وہ نہیں ہم تو ابھی الجھ رہے ہیں
اچھا
وہ بتاتا نہیں ہے یار اس کو نہ جلن ہوتی ہے وہ وہ کیا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ نا ان کے تو اتنے پیسے ہو رہے ہیں اور پھر ہے نا میں میرے بھائی جان سے پیسے مانگتا ہے یاد دے پیسے دے جبک ہے نا کرس کے نا فرسٹ میں ہے نا چھ سو روپے سے آئے تھے بارہ سو جانے چھ سو روپئے تو آدھے دے دیے تھے پھر بھی کیا بول رہا کہ نا ہمیں میرے کو نا ہر بارہ آئیں گا نا پیسے اس میں سے نا آدھے پیسے دینے پڑیں گے تجھے بھائی جاننے تو بول کہ ہے نا بلے کاٹ د کر ندوں میں تو ابو جان سے بول دے آبو جان لڑے بڑیا اس سے جی ہاں جو کیا بول رہا ہے کہ نا تم لوگوں کو تو میں بلاک کروا دوں گا میرے فرینڈ کا تو یہ یہ ہے پ فلانا ہے ڈگڑا ہے اس کرنے لگ گیا
اچھا
ہاں ہم نے بول دیا کر لے جو کرنا ہے اب تو ہمارے پاس کھ ہی رہا ہے کیا کر لے گا تو
پھر کیا بولاو اس نہیں
کچھ نہیں بولا کیا بولے گا ہم سب کے سامنے بولتے ہیں وہ تو اکیے میں بلیک میل کرتا تھا کس کرش کو
اچھا
ہاں کی تو تو ہے نا پیسے آتے تیرے تو لالچ آ گیا میرے کو پیسے ہی نہیں دے رہا ایس سیر اس سےےنے لگےؤ
اچھا
ہاں
تو مطلب میں بھی نہیں دوں پری اس کے لیے تو میں بھی نہیں د ہ کرس کے لیے
اب وہ دیکھ میں بتاؤں نا میں بتاؤں نا میرے نا جب بھی پیسے آتے ہیں نا وہ ہر بار میرے کو آدھے پیسے دیتا ہے ہر بار
تو مطلب ہے نا م میرے در ایسے ویسٹ جا رہے ہیں آپ سارے ہی بس
اچھا بیچ جائے گا مطلب
ہاں اور پرتیجیا کی تو نا پھر بھی نہیں لیتا میرے تو آد ہی لیتا ہے یار وہ میرے کو تو بس تھوڑا سے دیتا ہے بس فری ہوں جس میں
ہاں صحیح ہے
اب ہے نا ساڑھے سات سو تھے میرے جو اس میں سے نا ت ساڑھے تین سو تین سو روپئے رہا ہے وہ میرے کو
اچھا
ہاں اور اب بول رہا ہے کہ نا کیسے مطلب جیسے جیسے آپ کے مطلب جتنی کال کرو گے نا
ہاں ہاں
اتنے پیسے آئیں گے آپ کے دیکھ لینا ابھی تو نا ایک کول کے آپ کے ب س روپئے سے آ رہے ہیں
اچھا
ہاں تو زیادہ کرو گے تو زیادہ آئے گی
ہاں صحیح ہے ویسے
اچھا آٹومیٹک ہو جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے تو پھر ہے نا
ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا بائے